ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام بتائیں بڑھیا آپ بتائیں آپ کیسے
جی جی ہم بھی اچھے ہیں اور سب خیریت
سب کہ خریت آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب خیریت
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت آج ہم آپ سے بہت دلچسپ مزوں پر بات کرنا چاہتے تھے کیوں ضروری ہے ہمارے لیے
دیکھو سونا نا میں آپ سے بتاؤں تو سونا میرے مطابق اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے شریر میں نا انرجی رہے جو مجھے لگتا ہے کہ انرجی نہیں رہ پاتی اگر ہم زیادہ سوسوتے نہیں ہے نا تو انرجی بوسٹ نہیں کر پاتی مجھے لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انرجی بوسٹ رہے ہمارے شریر کی
دیکھیے آپ نے نا آج کل یہ چیز ضرور دیکھی ہے جی جی جیسے دیک آپ نے آج کل ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ ہم سب اپنی زندگی میں سے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اکثر نیند کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر ہم اگر ہم سوئیں گے کم تو زیادہ کام کر پائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ الٹا ہی پڑتا ہے ہمارے اوپر اچھی اور مکمل نیند ہماری صحت چیزے اتنی ہی ضروری جتنا کھانا اور پینا
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نئے دیکھیے میں تو کوشش کرتا ہوں میں تو کوشش کرتا ہوں جہاں سے اتا ہونا جہاں سے میں اپنی نیند پوری کروں کیونکہ نیند پوری رہائے گی نا تو ہاں تو شریر میں انرجی بی فل رہے گی
بالکل بالکل
بولیے بولیے
جی میرے خیال سے سب سے اچھی دیکھے انسان کو اچھی نیند لینی چاہیے کیونکہ وہ اچھی نہیں لے کر صبح اٹھے گا اس کا دماغ کافی فریش رہے گا اور جسم تر و تازگی محسوس کرے گا
ہاں جی ہاں جی
اگر رات کی نیند پوری نہ ہو تو سستی بنا رہتا ہے دن کو مطلب کام میں کوئی دل ہی نہیں رگتا ہیں
ہاں جی ہاں جی
اور کوئی اگر کچھ کہہ دے تو ایک دم غصہ آ جاتا ہے
ہاں جی
آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا
ہاں جی دیکھو میں جب وہاں ہوتا ہوں نا مجھے نیند کے ٹائم نا کافی ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بندے کو زیادہ س زیادہ نہ سونا چاہیے میرے مطابق میں بھی کافی نیند اپنی کمپلیٹ کر کے چلتا ہوں دیکھو شریر میں نہیںرے اگر ہم سوتے نہیںے تو
بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ بالکل صحی فرما رہے ہیں دیکھیے اگر جی جب ہم اچھی نیند لے کر اٹھتے ہیں نا تو جیسے تو ہمارا موڈ ایک دم فریش رہتا ہے اچھا رہتا ہے اور گھر کا کام ہو پڑھائی لکھائی بزنس ہو نوکری ہو یا کہیں بھی کوئی بھی کام ہو اس میں ہم بڑے اچھے سے کام کر پاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں غصہ بھی نہیں آتا
ہوں دیکھو سونا میرے لیے اس لیے ضروری ہے میں جاب کر رہا ہوں ہے نا
جی جی جی جی
اگر میں سوتا نہیں ہوں نا تو جیسے فل ٹائم تو میرے شریر میں نیند آتی ہے مجھے تھکان سی بی فیل ہوتی ہے
نہ کہ ہمارا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا کام کو بہت سمجھ لگ جاتا ہے پھر ہمیں کام کاب بہت زیادہ
بوج ہے بھائی اگر اچھی نہیں لےی ہماری جو دماغ ہو وہ پورا فریش اٹے گا دیکے اگر ہم جس ٹائم ہم سوتے ہیں نا تو ہمارا شریر خود کو ریپیئر کرتا ہے دن بھر جو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے مسلز مسلز کو آرام ملتا ہے اور دماغ بھی دن بھر کی معلومات کو اچھے سے یاد رکھ پاتا ہے
ہ دیکھو آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں میں بھی ابھی کہیں جا رہا تھا دیکھو جیسے کہ میرے مطابق اگر میں سوتا ہوں وہ میری نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اس ب میرے پورے شریر میں درد ہوتا ہے
بالکل بالکل صحیح دیکھیے وہی بات ہے بالکل بالکل
اور جہاں میری نیند پوری ہوتی ہے وہاں میں اس دن میرے شریر کا اسٹیمیننا بوسٹ رہتا ہے
دیکھیے وہی بات ہے نا اگر دیکھے جو بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں اب چھٹے بچے ایسے ہیں کہ ان سو جا وہ سوتے نہیں ہے وہ فون بہت زیادہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے ان کو پڑھائی میں من نہیں لگتا تو اگر وہ ٹائم سے سوئیں گے تو پڑھائی اچھے سے کر پائیں گے ان کی نیند اچھی پوری ہوگی تو ان کا من بھی لگے گا پڑھائی کرنے میں لیکن نہیں فون یوز پڑھائی کرنا ہوتا ہے اور سونے کے ٹائم پہ انہیں فون چاہیے ہوتا ہے جس سے انہیں نیند نہیں آتی اچھی تو میں تو یہی فرماں گی کہ بچے تو اگر آپ کی پس بچے ہیں آپ اس کو فون دے رہے ہیں تو تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسے فون لے لیں سونے سے اور اس کو
ج
سلائے اسے بولے کہ دن میں تمہیں دو گھنٹہ سونا ہی سونا ہے اور رات میں تمہیں سونا ہی سونا ہے اگر دو گھنٹہ دن میں سوئے گا تو کیسے پہلے ہم سے بولتے کہ سو گئے تو بھائی لمبائی بڑے گی ک ہم سو سو رہاتے تھے کہ گٹر رہ جائے اب بچے وہ جی سجھتے نہیں ہمارے گھر والے ہم سے بولتے تھے امی ابو اگر تم نہیں سو گئے اچھے سے تو تم رہ جاؤ گا تم
دیکھو دیکھو سچی بات تو یہی ہے کہ
جی
جہاں سوچنا چاہیے ہمیں کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے ٹھیک ہے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل چھ سے آھ گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے دیکھیے اگر کوئی انسان لگاتار کم س ہوتا ہے تو تو اس کی سواستھ پی بہت اثر پڑتا ہے اس چیز کا اسے ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے سر درد رہتا ہے اور یہ بات بالکل صحی بھی ہے اگر آپ بہت کم سوتے ہیں لگاتار تو آپ کہ سر میں بہت درد ہونے لگ جاتا ہے یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے آپ کی اور کبھی کبھی تناؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بس نیند بھی نہیں آتی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے سم کی بربادی ہو جاتی ہے
وہ بھی ہے آپس میں دیکھو میں خود میں خود کوشش کرتا ہوں جی میں زیادہ سو جاتا ہوں سونا بہت ضروری ہے میں نے کافی کوشش کر رکھی ہے میں بتا کے رکھتا ہوں
جی فرمائیں جی دیکھیے جی جی
اور پھر لیٹ گئے آٹھ گھنٹے کی نیند نیند کمپلیٹ کرنی ضری ہی ضروری ہے
نیند ہمیں لینی ہی چاہیے اور سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے
جی
کیونکہ اگر موبائل کی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے نیند ہمیں اور دیر سے آتی ہے اگر سونے سے پہلے ہم کتاب پڑھیں گے دعا پڑھ لیں گے تھوڑا سکون سے بیٹھ جائیں گے تو جلدی ند آ جاتی ہے لیکن وہی اگر ہم فون یوز کرے کریں گے تو ہمیں نیند کہیں سے کہئی تک نہیں اتی ہم سچتے ہے تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور فون چلا لے اور یہی عادت جو ہے ہم فون چلاتے چلتے کبھی ایک بج جاتا ہے کبھی ڈڑھ بجے ت پتا لگتا ہی نہیں کہ ڈیڑھ بج گیا ایک بج گیا بٹ ہم فون چلے رہ جاتے ہیں اور نیند کو پتا نہیں ہوتا
دیکھو نارارملی بات ہے اگر ہم شریر میں اگر ہم سوتے ہیں نا تو شریر میں اچھی خاصی انرجی رہتی ہے بٹاگرر ہم نہیں سوتے زیادہ فل ٹائم تو شریر پورے دن تھک تھکان میں رہتا ہے نیند اتی نہیں ہے
بالکل دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم روز ٹائم سے سوئیں گے تو تہاری عادت بن جائے گی ٹائم سے سونے کی اور ٹائم پر اٹنے کی جس سے ہماریے مکالت ہو جاتی ہے اور پھر نیند بھی نظم بہتر آتی ہے ہمیں
ہوں دیکھو میں تو کوشش کرتا ہوں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پر سو جاؤں زیادہ سے زیادہ نام کر لا
سو یہ
دیکھو سونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھو اگر ہم سھوتے ہیں نا تو ہمارے شریر میں ایک انرجی سی وہ رہتی ہے انرجی ٹائپ س اگر ہماری نیند پوری ہوتی ہے تو نہیں ہوتی تو ارجی لو اسٹرائپ جیسے کہ میں اپنی کہانی بتاؤں میں جیسے کہ میں اپنی کہانی بتاؤں میں پرسوں رات کو جب تعلیم کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے میں تین بجے سویا تھا
ہوں
اب اس تین ساڑے تین بجے سونے بعد جب میں صبح جب پہ آیا تو اس کے بع مجھے پورے دن نیند آتی رہی یہاں پہ اور شریر تھکان کوئی کام کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا تھا بالکل لوسٹ بوسٹ بالکل نہیں لوسٹ تھا کہ کوئی کام کرنے کا موڈ نہیں بالکل شریر گرا پڑا ہے کوئی مجھے کوئی کام کہہ رہا ہے تو اسے میںن نہ کر رہا ہوں
بالکل دیکھیے وہی بات ہے نا اگر ہم اچھے سے سوتے نہیں ہیں تو ہمارا من تو کام میں لگتا ہی نہیں ہے اوپر سے میں چڑچڑا پرن اور ہو جاتا ہے
میں تو کافی کوشش کرتا ہوں کہ نیو سے نیو مطلب نئے نئے سے نیا کام کروں کیا کہتے ہیں سوگا کمپلیٹ کہیں سے کہیں مجھے نئے سے نیا کام ملے گا یا پھر م آگے کریئر بھ پائے گا میں سوتا نہیں ہوں تو صبح میرے دماغ کام میں دھیان نہیں رکھتا کام میں دھیان نہیں رکھتا تو میرا
یہی نا آج کل کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا کب گیارہ بج گئے کب بارہ بج گئے کب ایک بج گیا اور پھر صبح جلدی اٹھ جی جی اور پھر صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے جی جس کی وجہ سے نیند
ہ ہ آج کل تو جواب کرنے والے بچے بھی بہت لیٹ دٹ تک تو ہوتے ہیں
بالکل بالکل
تین بجے سونا اسٹارٹ کرتے ہیں میں خود میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں خود بھی سوشل میڈیا یز کرتے رہتا ہوں کہیں کئی بار ڈھائی تین بجے سوتا ہوں ڈیلی میرا ڈھائی بجے کا بنا ہوا ہے بٹ پھر بھی میں اپنی چھ گھنٹے کی نیند کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہی انہیں
بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں آپ دیکھیے وہی بات ہے نا اگر کسی انسان کی نیند اچھی ہو تو جیسے کام کرنے میں جیسے تو بہتر ہوتا ہے وہ فوکس جلدی کر پاتا ہے اور اچھے فیصلے لے پاتا ہے پورے دن میں ایکٹیو محسوس کرتا ہے اور دیکھیے ڈاکٹر بھی ہمیں یہی سلاح دیتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیں سات آٹھ گھنٹے اچھیے نیند لینی چاہیے نہیں تو ہماری یاداشت کمزور ہونا سر درد ہونا یہ سب چیزیں بہت کامن ہو جاتی ہیں
دیکھو جب جیسے کہ میں میں بتاؤں اپنی نارمل کہانی جب میں میں ڈیلی چھ گھٹے کی کمپلیٹ کرتا ہی کرتا تھا نا اپنی چھ سے آھ گھنٹے کی کمپلیٹ میں کرتا ہی کرتا تھا نہیں بہ تھا تب م تب میرا یہی حساب ہوتا ہے جیسے میں چھ سے آٹھ گنٹے کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں کئی بارجھے آادت پڑ چھز کرنے کی تو میں سوتا تھا نا جب اور مجھے اٹھنا ہوتا تھا صبح چار بجے بھائی صاحب تو میں الام نہیں لگاتا تھا تو میرا اپنے پاپ کھل جاتا اور آج میری نیند پوری نہیں ہوتی تو میں لگاتا ہوں میری تب بھی نہیں انکھ کھلتی ہے شنیوار اتوار سوموار روی واہ منگل ہ
دیکھین میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی کام کی وجہ سے پریشانی کیسے نیند کم ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن روزم میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا ڈیلی روٹین جو ہوتا ہے اس پر دھیان دینا چاہیے اور ہمیں اپنی عادت سدھارنی چاہیے اپنے شہد کو اہمیت دیں دیکھیے کئی لوگ ایسے اہمیت دیتے نہیں نہیں بہت دیر تک میں سوئی ہی تھی
منڈی ہے یعنی کہ اس دن بارش پڑے گیڑی جنگل دیکھو ب کھ میں سار سار میں بت بارش ہے میں تو
بہت خراب ہو جائے گا جی فرمائیں آپ
یہی کہوں گا آپ کو کہ جتنا ہو سکے اپنے گھر میں سب سے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ سوئیں کیونکہ نیند نیند اپنی کمپلیٹ کریں ضرور پلیز کیونکہ نہا دیکھو جو نیند کمپلیٹ نہیں کرے نا بندہ تو اس کا شریر لوسٹ رہے گا اس ٹائم نے بو نہیں ہو پائے گا میرا بوسٹ ہے کیونکہ میں آج رات کو میں کل رات کو ڈنگ کی نیند دے کے آیا تھا تو میرا آج شریر بوسٹ ہے اور میں پرسوں رات کو اور کل رات کو میں بہت لیٹٹ سو اٹھ کے آیا تھا سو کے آیا تھا
ج جی
مطلب بہت کم سو کے آیا تھا تو میرا کل اور پرسوں بالکل سٹمنا لاسٹ تھا مجھ سے کوئی بات کرا تھا میں چڑ بہت فیل ہو رہا تھا اے شنیوار سے شرع ہو گیا ہ ہ
جو ہمارا جسم ہے وہ تازگی محسوس کر رہا دماغ بھی ہمارا بہتر کام کر پائے گا ہماری زندگی فٹ رہے گی اور زیادہ اچھی رہے گی دیکھیے بالکل بالکل ہمیں بھی آپ سے بہت اچھا لگا بہت شکریہ ہمیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا اللہ حاظ